ہلو
ہیلو
السلام علیکم
السلام علیکم بھائی جان
سب خیریت ہے بھائی جان
ہاں ہاں بھائی جان سب اللہ کی دین سے سب خیریت ہیں اور تم سناؤ
کیا کر رہے ہو ابھی
کچھ نہیں بھائی جان ویسے ڈوٹی کر کے آیا ہوں ہاں
سنڈے کو چھٹی نہیں رہتی ہے
نہیں نہیں بھائی جان سنڈے کو نہیں ہوتی ہے بھائی کیا ہے شنیوار کو ہوتی ہے
کوئی کمپنی میں کرتے ہو کیا
ہاں بھائی جان ہم کمپنی میں کرتے ہیں جو میشو ہے نا میشو کمپنی
اچھا ہاں ہاں
تو اس میں ہم کام کرتے ہیں ہمارا کام بھائی پیکنگ کرنے کا کام ہے بھائی جان
اچھا جی ہمیں بھی تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے کیا کرنا ہے کیسے کیکنگ کرتا ہے
بھائی جان اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے بھائی جان پ کنگ میں اس میں پک کرنا پڑتا ہے سودا بت والا کمپنی آپ کو ایک ڈیوائس دی دے کہ اس میں آپ کو ایک آئی ڈی ملے گی اس آئی ڈی کو آپ بھائی جان اس ڈیوائس میں لوگنگ کر کے اور پھر اس کی لوکیشن اور اس ڈیوائس میں آئے گی کہ اس ڈیوائس کو ہم گراؤنڈ میں لے کے اور جیسے کہ اس آئٹم کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے اور اسی لوکیشن کے آدھار پہ ہم ایک ٹولی بھی ملتی ہے اس میں کا ہے آئٹم کو رکھنا رکھ کے پیک کر کے پھر لے کے آتے ہیں آئٹم آپ کو جون ہوتے ہیں بھائی جان کئی پراکار کے جون ہو تے ہیں تو اس میں کیا لوکیشن میں جون نمبر آ جاتا ہے اور اسی کے آدھار پہ ہم جون بار نمبر جون میں جاتے ہیں اور آئی ٹم کو پک کر کے ٹولی میں رکھ کے اور اسی کو لے کے آتے ہیں پھر ہم ہمارا کام ختم ہو جات ہے بھائی جان اور پھر دو اور بھی ہے نا جیسے کہ دوسرے ہاں دوسرے وباگ کے جو لوگ ہیں اس آئٹم کو کیا ہے اسکین کرتے ہیں بھائی جان پھر اسکین کر کے اس کو پیک کیا جاتا ہے اور پیک کر کے اس پہ کیو آر اسکین کوڈ چپکایا جاتا ہے پھر وہ آگے چلا جاتا تا ہے بھائی جان پھر اس کے بعد میں وہ پیک میں پیک ہوتا ہے اور پھر آپ جیسے کہ آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں جو آئٹم کو بک کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو پھر ان کو بھیجا جاتا ہے بھائی جان
یہ پکنگ ہو کر پیکنگ ہو کر ویئر ہاؤس میں چلا جاتا ہوگا
ہاں بیرا اس میں چلا جاتا ہے
تو وہی سے مطلب جو آن لائن جو سب کرتا ہے بھیجتا ہے شاپنگ کرتا ہے تو اس کے وہاں پر ملتا ہے وہیں شاپ سے
ہاں بھائی جان بوئی بوئی ہمم ہمم بھائی جان آپ اپ نے کبھی شاپنگ کی ہے آن لائن
جی آن لائن تو کیے ہیں شاپنگ میشو سے تو ہم زیادہ کرتے ہیں اسی لیے ہم اسی لیے ہم پوچھے ہیں جو کیسے ہوتا ہے پکنگ پیکنگ اسکیننگ شوٹنگ
ہمم ہوں بھائی جان میشو میں میں نے کچھ سال پہلے مطبل لگ بھگ م اس کمپنی کو چھوڑے دو تین سال ہو گیا میں نے ایک بار فلپکارٹ کمپنی میں بھی کیا تھا بھائی جان
دے
ہاں تو ہمارا بھائی جان ب کا میشو سے اچھی ہے اس میں کیا ہے مطبل کھانے پینے کی اور مطبل اچھا سوباؤ ہے اس کمپنی میں اور جو ایچ آر مینیجر ہو نا تو وہ بھی اچھا سوبھاؤ ہے ان کا میشو بھائی جان میرے کو خاص اچھی نہیں لگی ہے ابھی میرے کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے کچھ مہینے ہوئے ہیں تو میرے کو اچھی نہیں لگی ہے بھائی جان
جی تو اس میں سیلری کتنی ہے بھائی جان
اس میں بھائی جان دیکھو
آآ بیسک پیس میں بھائی جان گیارہ ہزار روپے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ کا پی ایف اور لیو بونس اور پلس میں تمہارا ا مطلب حاجی مطلب بہت بونس ملتے ہیں اس میں اور جیسے کہ آپ چاہو تو بس کے تھرو جانا چاہتے ہو تو آپ کا ہاں بس کا کرایہ ہے نا وہ کٹ جائے گا آپ کی سیلری میں کہ اور اور آپ کو آپ کا روم مطبل میسو کمپنی کے جو آس پاس ہو تو ج کہ آپ کا بس کا جو کرایہ آپ بچا سکتے ہو تووہ کیا مہینے کے مہینے کی سیلری میں جوڑ کے آ جائے گا مطبل لگ بھگ بھائی جان اس میں سولہ سترہ کے آس پاس پڑ جاتے ہیں روپے
جی
پہ آج کے سمے پہ بھائی جان آپ کو پتا ہوگا کہ کہ اتنی مہنگائی میں نہیں بچ پاتا ہے روپئے
یہی تو یہی سمسیا ہے بھائی جان
ا ہا
پندرہ سترہ ہزار میں پندرہ سولہ ہزار میں کیا بچ پائے گا پانچ چھ ہزار روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے آپ کو تو پتا ہوا کیونکہ شہروں میں دیکھو آج کل مہنگائی بہت کیونکہ آپ جاؤ گے نا تو لگ ب آپ کھانے پینے کی کچھ چیز لگو مان کے چلو آپ سبزی لو گے نا بھائی جان وہ پچاس روپئے کے کم نہیں آئے گی
جی مہنگائی ہو گیا اتنا یہ تو بات صحیح بھائی
ہمم ہمم اور ماشااللہ مہنگائی تو اتنی ایک ہے کہ پوچو مت اور ات ایک ہمارا روم کا خرچہ چا بھائی جان اور کچھ اپنا جو بھی ہم پاکٹ منی بچاتے ہیں وہ بھی چلا جاتا ہے تو بھائی جان کچھ گھر کے لیے ابو جان کے لیے کیونکہ ابو جان ہمارے اہ ہر مہینے ہر مہینے تکلیف تو یہ ہے ان کو تو بیمار ہو جاتے ہیں ان کو لی بھی کچھ روپے بیجنے پڑتے ہیں کیک بھائی جان ہاں
دیکھ ریکھ کرنے کے لیے وہ تو
ہ ہاں کرنا پڑتا ہے بھائی جان تو اس لیے بھائی جان آج آج ہماری چھٹ ر رووار ہے تو آج ہمارا یےنہیں ہمارا شنیوار کا بھییکپ ہوتا ہے بھائی یہاں
جی بھائی تو ایک ایک وہ بھی کمپنی کا ہمارے پاس نوٹس آیا تھا امازون کمپنی کا اس میں تھوڑا کچھ سیلری اچھا ہوتا رہا تھا کچھ سولہ ہزار پندرہ ہزار سیلری اٹینڈینس سوا دو ہزار اور اس میں بس ہاں امازون میں
اچھا امجون
ہاں امزون میں جو یہ ہے سونی پت میں سونی پت میں ہے بھی ہے اور نموٹ نموٹ کے طرف ہے
ہاں بھائی جان دیکھو ہاں امجون کے بارے میں سنا تو تھا میں نے کیونکہ ہمارے روم میں کیا ہے ہمارے روم کے بغل میں ایک روم ہے تو اس میں کیا ہے ہمارا دوستی ہوگی نا تو دوست ہے تو وہ کیا ہے بھائی جان امازون میں جاتے ہیں تو انہوں نے میرے کو خاص نہیں بتایا پے بتایا کہ بھائی بھائی جان آ آ ایمان جون میسو سے اچھی ہے اور اس میں کیا ہے پیسے بھی اچھے ملتے ہیں پہ بھائی جان آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں کھانا نہیں ہے
کوئی کوئی میں کھانا نہیں دیتا ہے کوئی کوئی میں کھانا دیتا ہے جیسے وہاں نیموٹ میں جو ایک کمپنی ہے امازون تو اس میں کھانا ملتا ہے کیونکہ ہمارے ایک دوست کام کر رہا تھا تو اس میں کھانا پینا دے رہا ہے
ہاں ہاں تو بھائی جان جو میرا دوست ہے نا ہا بھائی جان تو انہوں نے بتایا کہ اس میں کھانا نہیں ہے اس میں کیا پیسے اچھے ملتے ہیں اور ماشاء اللہ اس میں کام بھی ا مز جیسا ہے مطب بتا کہ بھائی جان آپ جو کام کرتے ہو نا میسو میں وہی کام لہ اس میں ہے امجون میں اور اب ان آپ کو پتا ہوگا بھائی جان اس میں کیا ہے کہ فون الاؤ ہے
ہ ہاں بائی جار انیس میں ہاں ہم ما مجن میں
ہاں ماں ہم بھائی ماری جو میشو کمپنی ہے نا اور فلپکارٹ جیسی کمپنی ہے ان میں نیا مطلب ایلاؤ نہیں ہے بھائی جان
ہاں
ہاں
ہیلو بھائی جان کا کیا کرو گے اللہ کی طرف سے جو کماتے ہیں وہی اللہ خوشی رکھے
ہاں ہاں اللہ کے دہنتے اب دیکھتے بھائی جان ویسے تو اللہ کی دنتی سب ک خیریت ہے اچھا ہے اور کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے بھائی جان آپ اپنے دوست تو اس سے میری بات کر لینا میں کیا بھائی جان کچھ سمے تک کروں گا اس میں کام اس کے بعد میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی دوسری کمپنی جو دوسری جاب تو بھائی جان آپ نے بتایا کہ آپ کا دوست ہے اس سے پوچھ لینا میری
شی بھائی جان ہم ضرور پوچھیں گے اور یہاں پر کہ آپ کی سیلری مطلب کون سی جگہ آپ رہا رہے ہیں
میں بھائی جان مںیر فاروق نگر ہے مطلب ہریانہ فاروق نگر اور کمپنی ہے بھائی جان آپ کی جبال پور میں
اچھا فاروق نگر
ہاں ساپ کا اور ساپ کا ایم ایچ ایم ایچ ایف سی ایم ایچ میں کیا ہوتا ہے بھائی چان اس میں لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہوتا ہے ہے اور ایپس میں مائی جان اس میں پکنگ کا کام ہوتا ہے
بھائی جان تو وہاں پر سابقا والا فلپکارٹ بھی ہے تو اس میں تو سیلری بڑھیاں دے رہا مطلب اٹھارہ انیس ہزار ملا جلا کر سب ہو جاتا
ہاں کچھ بھائی میں کچھ ایک دو سال ہو گی میں اس میں کر کے بھی آیا تھا تو اچھا ہے مطلب فلپکارٹ اچھا ہے پیسے بھی اچھے دے رہی ہے تو مگر اس میرے کو وہ میں کیا ہے لوگوں سے اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو میرے کوئی اچھا نہیں لگا تو اس لیے میں نے وہ چھوڑ دے بھائی جان
جی بھائی جان ہم کو ضرور اس سے بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے اوکے ہم پھر بات کرتیں خدا حافظ پھر بات کرتے ہیں
ٹھیک